ہاں آواز آ رہی ہے ہیلو
ہا
اور السلام علیکم السلام علیکم ہاں ارہی ہے
سلام
اور بتاؤ کیا کر رہی ہو آواز نہیں جا رہی ہے
کچھ نہیں بس اب آ رہی ہے آ رہی ہے ابھی کھانسی کو کھولے ہیں چرنے کے لیے سب کوئی کھلا ہے تو ساتھ میں کھول دیے آ اکیلے کھولیں گے نہیں تو ادھر ہی رہ جاتا ہے
ہاں نہیں ٹھیک ہے صحیح صحیح رہتا ہے ہم سب
ہاں اکیلے کتا کاٹنے کا ڈر رہتا
ہاں
ہاں
ہاں کھانا کھا لیے چٹو بھی سی تھے ا گوبھی گوبھی کھانا کھاؤ کے چلے گئے ابھی جا ہی رہے تھے تو ہم کال آیا تو ہم سے ہم بولے جا رہے ہاں جا ہی رہے ہوں گے ابھی نہیں گئے ہیں ابھی ہاں پھوپھا چلے گا ہوں دادا بھی کو بھی کھانا دے دییے بازار جانا ہے دادا کو پوچھے کہ ہاں بازار جانا ہے کچھ لینے ہمے چلے جائیے سلہار پیسہ دے دیے ہیں ہوں
ہاں
تو یہی گھر کاک لانا ہے ہاں اسے چلتے بولے ہیں آلو پیاز لہسن لے آئیے ٹماٹر بہت دن س نہیں جا رہے تھے دادا میں طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہا تھا تو کیا بھیجو گی کیا بولتے ہیں ا کمر میں درد تھا ادھر دادا کا بس چلتے ہلو
اور ہلو آواز نہیں جا رہی ہے ہلو
ہاں ہاں
کبھی نیٹ ورک ادھر ادھر ہو جاتا
ہاں نیٹ ورک کے چلتے ہی ہم چھت پہ آتے ہیں تبھی نیٹورک صحیح پک پتا ہے اوپر والے میں نیچے والے میں بہت برا صبح میں میرا فائیو جی ہے پھر بھی نہیں پکڑتا ہے صحیح سے
چھوٹے بو لاسٹ میں وائی فائی لیتے نیچے رہتے ہیں تو ہاں ارم چلاتی ہے نا پورا غصہ ہونے لگتی ہے کہ نہیں چل رہا ہے ممی نٹ تو پاپا سے بولیں گے نیٹ دو پاپا نیٹ دیں سب چلائے گی
ہوں
ابھی دادی کھائی بھی نہیں دادی کو بھی نہیں ٹھیک لگ نہیں لگ رہا ہے نا اس سے نہیں کھائی اب نہائی ہے ابھی
دادی کا ہوا
ا ہلکا ب بدن ہاں درد دیرا منہ خراب لگنے لگتا ہے نا بخار میں ہلکا
ہاں بخار بھی لگ گیا ہے
نہیں بخار نہیں لگا ہے ابھی مطلب کہ ویسے نہیں رس لس ٹائپ میں لگنے لگتا ہے ہلکا ہلکا ابھی زیادہ ببلی لوگ بھی ابھی آنا اسٹارٹ کی ہیں ابھی آئی بھی نہیں ہے
ان لوگ الگ الگ آتی ہے ساتھ میں نہیں آتی ہے
ہاں بيے باری باری سے رہنما پہلے آئی نہیں پہلے بابو آیا بابو اپنے ابو کے ساتھ آتے تا ہے اسکول سے ابو کی دکان جائے گا اور پھر اپنے ابو کی دکان پھر ہ بھیا کیا بولتے ہیں بائک میں لے کر کے پھر آئیں گے گھر پہنچائیں گے ڈسٹینس ہوجاتا ہے نا اس چلتے
ہاں کوئی ساتھ میں رہتا ہے تو آنے جانے کے لیے اچھا ہو جاتا ہے ایسے
ہاں اجالا آئے گی ا ببلی کو اگر ٹیوشن رہا تو ٹیوشن کر کے آتی ہے چار بجے تک اور نہیں پھر آ جاتی ہے صحیح
کتنا اچھا وہ رہنما اکیلے آتی ہے
بیبی بیبی کے ساتھ
ملاسا فرینڈ کے ساتھ
کوئی بہت بدماشی کرتی ہے تم سے سو کھیلنے کے لیے دیے ہیں کنگھی تو بار بار گرا
کیا تھی
دیری نچے کنگھی دیے لیبیا کو کھیلنے کے لیے کھیلے گی اوربار بار نیچے گرا دے ری تھوڑا بیٹھتے ہیں چوکی میں بیٹھ کے بات کریں گے اتنی گرمی لگ رہی کیا بتائے
گرمی تداج ہے
ہوں ابھی گڑر رہی ہے چل نہیں رہی ہے ایسے چلتی نہیں ابھی ابھی دس مہینہ نہیں ہوا ہے ساڑھے نو میں ساڑھے نو مہینہ
جگنا ہوں ہم تو یہی ہیں گھر ہی میں امی امی نہیں لے گئی تھی ہم چوچی کو چھوڑنے گئے تھے
اچھا چھوڑ کے آ جاتی ہے ساتھ میں نا
ہاں چھوڑ کے آ جاتے تو وہی امی دیاب بولے تھے کہ تھوڑا سا دیکھے لا باہر دیکھ رہا ہے کہ نہیں تو باہر ہی ہے گیٹ کے باہر ہے
ادھر ادھر چل جاتا ہے نا
ہاں ادھر ادھر کہیں نہیں جائے گا کہیں بھی جائے گا تو آ جائے گا صرف کتا کا ڈر رہتا ہے
ہاں ایک نظر رکھنا پڑتا ہےتب محنت اتنا بڑا ہوا ہے اس کے بعد تو پھر ہم لگے گا اور تم لوگ کھانا پینا ہو گیا
ہاں ہاں کھانا پینا سب ہو گیا
کیا جی ہاں برتن بھی دھو لیے
میرا بھی سارا کام ہو گیا سارا کام کر لیے ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے شادیہ کو میسج کرے کیا تمہارا کال آہی گیا
اور جو ہی خالا لوگ کا کر رہی ہے ابھی ان لوگ
ابھی جوئی خالا تو مائکے گئی ہووے ہے ابھی وہی ہاں گڑیا بولی کہ اب کے تم نہیں آ رہی ہو تو ہم جوئی ایپی کوہی بلا لے رہے ہیں بار بار تم کہ کہ کر کے نہیں آ رہی ہو ہم کو من نہیں لگ رہا ہے اکلے کبھی کبھی ایک دم بیکار سا لگتا ہے
ہاں اکیلے اچھا نہیں لگتا ہوگا
ہوں وہی پہلے تو ٹیوشن بھی پڑھاتے تھے تو ٹائم پاس ایک دو گھنٹہ ہو جاتا تھا لیکن ابھی تو وہ ابھی ٹیوشن بھی چھوٹ گیا ہے تو ابھی نہیں ایک دم ٹائم پاس ہو رہا ہے
مطلب کہیں پڑھانا جاتے تتیا گھر ہی
نہیں گھر ہی گھر ہی میں آتا تھا ایک ہی بچہ آتا تھا وہ چہو
ادھر ٹیوشن پڑھانے میں کتنا لیتے ہیں
گڑیا پانچ سو لیتی ہے ہاں وہ بھی گھر پہ آتا ہے وہ اب یہ اگر جاتی تو ایک ہزار لیتی
پھر بھی کم ہی لے رہی ہے انکتا ہے نا
ہاں
وہ گھر میں پڑھاتی ہے ایک بچہ کے ایک ہزار لیتی ہے کسی کسی کا ہاں اپنے گھر میں بلاتی ہے اور کسی کسی کا تو پندرہ سو دیتی ہے
او یہاں
ہاں یہاں
ہاں تو یہاں بھی بہت کوشٹ بڑھ گیا ہے
ہاں ادھر مطلب پہاڑ طرف ہے نا سب کو رینٹ پہ رہتا ہے تو لوگ پڑھانے کے لیے بھیجتا ہے کواٹر والا
ہوں ہوں ہاں تو وہ لوگ دیتا ہوگا جوب والا ہے
ہاں
کیونکہ ٹیوشن بھی کیونکہ ٹیوٹر بھی اچھا نہیں ملتا اور ابھی گورنمنٹ میں پڑھاو یہ پرائیویٹ میں پڑاؤ ٹیوشن ضروری ہے
بہت ضروری ہے کی کہ اسکول پہ ایک تو سرکاری پرائیویٹ ہو ہر جگہ تھوڑے نتیھی ہوتا ہے
ہوں گھر میں جب تک نہیں دھیان دوں گی تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے پیرنٹس کتنا دھیان دے گا پیرنٹس سے سنتے بھی نہیں ہے بچے
نہ ایک دم نہیں سنتا
ابھی تو ایرم اسٹارٹ نہیں کی ہے اس کو تو پتہ نہیں اب پریشان کرتی ہے کیا کرتی ہے اسکول جانے ٹائم
کوئی فرینڈ مل جائے گی نا تو پھر وہ بھی نہیں پریشان کرے گی
ہاں پہلے جا کے بیٹھنا تو سیکھے یک ہے تھوڑا سا ادھر ادھر چل جاتے ہیں کہیں تو پھر رونے لگتی ہے کہاں چلی گئی ممی کہاں چلی گئی ممی
وہ اسکول جانے لگے گی نا تو سیکھ جائے گی
ہاں بول کر کے بھی آئے کہ ہم جا رہے ہیں چھت پہ تب وہبھی ٹھیک ہے نہیں نیچے ہی ابھی بابو ہے نیچے بابو پاس ہے
بابو کو بابو ہی بولتی ہے بھیا بولنے لگی
اس کو اس کی مرضی کبھی بابو بولتی ہے کبھی بھائی جان بولتی ہے کبھی تو مارکیٹ مارکیٹ میں جائے گی پہلے ادھر جاتی تھی تو کہتی تھی اسم اسمارٹ پوائنٹ میں جاتی تھی نا تو وہاں بولتی ادھر آؤ نا بابو کؤ ادھر کھڑے ہو ادھر آؤ کھائے گا بولو نا کھائیں گے اور لوگ ہنسنے لگتا بابو بولتی تو کیا ہاں کہ خود چھوٹی سی ہے اس کو کہتی ہے بابو
ہمم ہمم ا اس کا پورا نام کیسے رکھے ہیں
بڑی والی کا رکھے ہیں عرصفہ ارم اور اریبا کا اریب بارم
اچھا ہاں ٹھیک ہی نام جڑ جارا
دونوں کا پاپا سے میچ کرتا ہے ہاں
آ رشفا ایرم اریبہ ایرم کون آئی ہے
میری امی آئی ہے اوپر
نکھا موبائل رہتا ہے نا تو اس سے بھی ہو جاتا ہے
تو پوچھ رہی ہیں ہم بھی بات کر سکتے ہیں
ہاں کیا دقت ہے
ہمم
محلے میں کیا کررہی ہے
میری امی ابھی کھانا ہوناا ابھی نہیں کوئی کھ کھانا بنا ہی ہے تو سارا ہے ہی ہے میری امی کا اب ساید لگتا ہے ہاتھ مدھورہی کھانے کے لیے
ہاں تو سب ناشتہ کر کے گئی ہوگی ابھی آئی ہے تو سب لنچ کرے گی
ہاں ایرم بھی آ گئی ایرم بابو اور تمنے نہیں جانا ہے کہیں
کہاں جائے سمجھ میں نہیں آتا ہے بس نانی گھر گئے تھے
بس کوئی برسات آ گیا تو برسات میں برسات میں تو ویسا موسم بھی نہیں صحیح رہتا ہے گھومنے کا ہوں ہمم
ہممم
ہم تو گئے تھے ادھر رانچی گئے تھے گڑیا کو اس کو گھومنے من کر رہا تھا بہت وہ یہ ہم کو بولی تھی کہ چلنے کی ابھی بھی نہیں جا سکتی ہے تو اپی کو بھی ابھی نہیں کو بولی گڑیا بہت کیا چلیے باجن چلیے باجن کچھ نہیں بولے وہ تب پھر ابو کو بولی ابو چلنے کے لیے تو ابو پھر لے کر گئے تو پھر وہی کال کی کہ اپی تیار رہنا آ رہے ہیں وہی واٹر